بولیے السلام علیکم
وعلیکم السللم بھائی بولیے
کیا کر رہا ہے
کیا کریں گے اس مارننگ ٹائم میں فریش ہو رہے ہیں
اچھا آ کل کہاں کہاں تھے کچھ پتا نہیں چلا
ارے کل آپ لوگ نہیں آئے گھومنے وومنے شام میں
ارے یاد ہے توٹھ گیسٹ آ گیا تھے
ہوں
وہی لوگ کے ساتھ میں تھے اسی لیے نہیں گئے
اور آصف کہاں
تو آصف کا بات کیا کرےا ہاں نہیں ہے کسی کا ا تھوڑا تو تھوڑا بات وچار دوڑا دوسرا ہو رہا ہے
اس ہم اس دن بھی دیکھے لڑکا اس دن بھی شانت تھا
ا
جچ
سات اب چلنے میں تھوڑا ہم کو بونا جسا لگ رہا ہے
کیااہے
تھڑا ایسا لگ رہا ہے کبھی کبھی ایسا مطلب محسوس ہی ہو رہا ہے کہ تھوڑا لکپناہ زیادہ بات کر رہا ہے اس کے ساتھنے ایک دم چھوٹا لگ رہا ہے
ایسا کا ہے
پتا نہیں کیا ہے سر ریٹ اس کا چل رہا ہے ا
ادھرا
اور کیا ہوا چلک کا فارم وم مل رہا تھا
یساہارکا
بن د دیکھن سب ہے ٹھیک ہے کہ ہ
سب فارم وغیرہ بھرا رہا ہے شائر ہو رہا ہے
جام ا بھی نہیں کروائےے ہیں ہم لوگ
س ہے
ڈور ٹو ڈور جانا ہے توب
بولوچ ہزار ہاں ارے تو ڈور ٹو ڈور جانا ہے تو واہنا نہیں ن چاہ رہی ہے
آئے گی آئے گی ابھی لوگ ابھی ا بکائے ہوئے ہیں انہیں دیک رہے ہیں کہ ڈی ایل او کے جگہ پہ لوگ جا رہا ہے اس کے گھر تو کاٹے دے لو پہلے گھر میں آ رہا ہے اسی کا کر لے رہے
ہوں
جب لوگ نہیں جائیں گے تو خود بخود آئے گی گھر انتیس تاریخ تک دیکھے ہے نا
پچیس تاریخ انتیس تاریخ یہی سب بول رہا ہوں تو کوئی بڑا چیز رہے ہیں سورت دیک کے کروا لینے میں اچھا ہے
ہاں یہ ہے کہ اپنا خود سے کروا لیجیے ٹرین تو
ہوں
فری ہو جائی یہ کر کے نہیں پے گا تو پھر
ٹائم لگے گا اور کہ
ہ
ہوں ب ہوا
یار بچے لوگ کیسے ہیں
ٹھیک ہے بچے لوگ سب اچھے ہیں
ہوں
بچے بھی ساتھ میں برس کر رہے ہیں
اچھا زخم وخم ہو گیا تھا
ہاں ای ایسے سر میں جو ہے نا جخم ہوگیا س
بارش تو آج دکھا رہا ہے زبردست لیکن دیکھو کیا ہوتا
یار اب بارش نہیں ہو دو تین دن کو وہی ٹھیک
ج
فصل بھی ہونا چاہیے نا مکہ لگا ہے تو مکا نکلنا بھی چاہیے صرف پانی ہوگا تو کیسے ہو سب سڑ جائے گا نا سارا بیج خراب ہو جائے گا
اچھا
فصل بھی ہونا ضروری ہے
ہوں ہوں
برس بولو
کا کہ الگ کیا کیا لگ
مکا دھان دونوں لگے ہوا کر
اچھا
مکا بھی لگ گیا ہے دھان میں بھی بہن لگ گیا ہے
خود سے کرنا ہے
ہ خود سے بھی کرتے ہیں اور ان لوگ بھی کرتے ہیں
وہاں کا لگا ہے وہ دکان کے بغل والا سب زمین میں
مکئی لگا ہوا ہے مکا لگا دیے نےا پورا سب اونچ نیچ ہو گیا نا زمین برابر نہیں ہے نا سمتل ہوگا تب دھان لگے گا اس میں برابر کرنے کے بعد
کون مکئی لگائیں گے
کنچن تو بولتے ہیں کنچن بیچ کا نام ہے کمپنی کے نامتا
اچھا
وہی لوگ سب لگا رہے ہیں تو
ہوں ہوں
کیا الگ لگانا ہے کھانے کے لیے وہی بیسٹ رہتا ہے
ہ کل شام کو فون نہیں کیا تھا گا
نہیں کل تو کچھ بات نہیں ہوئی
ا
ہاں
ہم بھیھی آ گئے تھے آٹھ بجے آٹھ بجے کے لم سے میں آئے تھے بند کر کے دکان ہوں ا
اس دکان کا بھی حالات کنڈیشن کیسا ہے
بارش کا موسم میں کیسے رہے گا بارش کے موسم کا جو حال رہتا ہے ابھی تو ایسے بھی بارش میں سارا بزنس ڈاؤن رہتا ہے اورر وہ کھ ل
ہوں نہیں ابھی تو بکری کا ٹائم ہے اب ابھی لوگ باہر لیبر وبر اترتا ہے نا کام کر کے
ابھی ہے ہاں یہ ل
مین مارکیٹ اب یہ رہتا ہے ابھی ایک مہین ابھی رہے گا مارکیٹ میں
ایک مہینہ رہے گا نا تو سب بازار وغیرہ رہتا ہے ابھی جو لیبر آتا
اورار اب تو لڈز لو پیسہ وسا ملا ہے تو سے اور مارکیٹ میں جانا آنا چاہیے
ہاں تو وہ بازار میں زیادہ دھیان دیتے ہیں نا دکان میں زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں ہم لوگ بازار کو کو زیادہ فوکس کرتے ہیں
ہاں
ہوں
ار آستہ آستہ بن گیا
نہیں ابھی نہیں ہوا ناشتہ وشتے میں
کتنا بجے تک بنتا ہے
ہ ہوگا برش وورش کریں گے بنے گا آٹھ بجے تک ناشتہ کر کے جائیں گے دکان ٹھیک ہے
تو آدھا گھنٹہ ٹائم ہے
ہوں ہوں ہے فریش ہوں گے برش کریں گے نہائیں گے ارے گروپ میں تو گیا ہے نا وہ سب سب ڈیٹیل گروپ میں دیکھیے کیا کا لگے گا
کچ میں آدار
میٹرک کے سرٹیفکیٹ لگے گا فوٹو لگے گا اور کیا بولتے ہیں آدھار کارڈ لگے گا بلڈ بلڈ گروپ لگے گا لائسینس کے لیے لائسینس کا کیمپ لگنے والا ہے نا
کب لگے گا
یہ تو ڈال تھ ہے گروپ میں کوئی
اچھا
لگ کیمپ ابھی ہر جگہ الگا ہر پنچایت میں بھی پر ڈے لگ رہا ہے
شری بنانا ہاں
لائسنس بھی بنے گا پنچات میں کیمپ لگے گا جس کو جس کو بنانا ہے وہ جا کر کے بنوا سکتے ہیں
اچھا
ہوں
کا کیا بولے اس میں آدھار کارڈ
آدھار کارڈ ہے اور یہ کیا بولتے ہیں فوٹو ہے
ہاں ہاں
بلڈ گروپ ہے میٹرک یا ایٹ کا جو بھی ہو سرٹیفکیٹ چاہیے ایک ایٹ پاس ٹین پاس جو بھی ہے سرفکٹ
ہوں
گندا کر د بیٹی ہے لا اس کوت منہ میں ڈالنا چیچھی لگی ہے ہاں
ٹریننگ لیتا ہے کیا کرتا ہے کیا کیا ہوتا ہے سر
وہ تو لرننگ کے لیے ایک مہینے کے بعد نہیں بلاتا ہے پہلے فم بھروائے گا فارم بھرنے کے بعد ایک مہینہ کا لرننگ رہتا ہے ایک مہینہ میں آپ گاڑی سے سیکھ گئے ایک مہینہ کے بعد وہ ایگزام ہوتا ہے لرننگ کا
ہوں تو وہیں بلا کے کہ کرواتا ہے
وہی لرننگ وغیرہ لیتا ہے پھر کچھ ٹیسٹ لیتا ہے
اچھا
سگنل وغیرہ کا روڈ میں کیسے چلتے ہیں سب سائن وغیرہ کا پوچھتے ہے یہ سائن کس چیز کا ہے
ہاں
بر لی گ آت پانی بیر
ہوں
یہھر راجا بیٹو ادھر ابھی ہر جگہ لگ رہا ہے جھارکھنڈ میں ہر جگہ کیمپ لگا رہا ہے
دیکھتے ہیں تب ہما نہیں ہے تو ہم بنوا لیں گے
بنوا لیجیے اور بھی ایچھے ہیں فری میں بن رہا ہوگا ہو سکتا ہے مپ لگا رہا ہے تو ہم کو ل فری بند رہا ہوا میرا تو بنا ہوا ہے یہاں پہ جب بنا ہوا تھا نا ڈی ٹی آفس شروع میں ہی بنا ہوا تھا اسی ٹائم ہم لوگ بنائے تھے پندرہ سو روپئے لم سم لگا تھا اس میں آف لائن بن رہا تھا ابھی تو آن لائن کر دیا
ہاں
ہم لوگ کو آف لائن بنا ہوا تھا
اچھا یہ یہ والا بننے کے بعد فور ویلر کے لیے بنانا ہے تو
اسی میں رہتا ہے ٹو فور بنا سکتے ہیں یا پھر ٹو کا بنا سکتے ہیں یا پھر ٹو فور سکس بنا سکتے ہیں
ٹو بنا لیے پھر فور کروانا ہے تو
اسی میں بنوانا پڑے گا پھر سے ایڈ کروانا ٹو فور بنوائیے ایک ساتھ وہ بھی بڑھیا رہتا ہے زیادہ پیسہ نہیں لگے گا
ہاں تو فور والا کا ٹریگ بولے گا کہ چلائیے تو کیسے ہو
چلا کر دیجی ا س زیادہ ٹریننگ ہوتا ہے مشکل ہارڈ نہیں رہتا ہے
ہوں
گاڑی بیک کرنا رہے گا چلانا رہے گا اور ایسے بھی ہو جائے گا ایسے بھی کر دیتا ہے
ہوں ہو جاتا ہے
ہوں
ہاں
ایک مہین کا ٹائم رہتا ہے نا ایک مہینہ میں سیکھ لیجیے چلانے کے لیے
ہاں
ایک مہینہ میں تو کوئی بھی لو ہوں
ہوں
لا بیٹا اس کو د اور ہو گیا ناشتہ واشہ
ہاں ہی ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں بچہ لوگ کا فن وفن پیک ہو رہا ہےول
اسکول جانے کے لیے
ہ کالر سیدھا کر لو
گڈو کہاں ہے گڈو کا کیا حال ہے
گڈو بھائی تو پریشان ہیں ابھی
اچھا
جمعہ تک رہیں گے پریشان
ہاں
جمعہ کے بعد اس کا جو ہے نا
ہاں
سب سے خوبصورت موومنٹ چالو ہوگا
ہوں سورت ممنٹ تو ہے ہی ہے
ب یادگار مومنٹ
ا
چللو
ہاں اگا گا
ہوں
اچھا ہے نصیب ہوتا ہے
ہوں اچھا ہے نہیں ضروری بھی ہے موقع ملے تو ان شاء اللہ جانا چاہیے
جی ہ
پاسپورٹ ہم لوگ بنا لیں گے
ارے وہ تو ہم کو بھی بنوانا ہےاس
جائیں گے ابا کا بنوانے جائیں گے نہیں تو ابا اب کا اسی سے بنوائیں گے سات میں
ہاں
ایک ساتھ میں بنا کے رکھ لیں گے پھر جب موقع ملے چلے جائیں گے